ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام و رحمت اللہ بھائییا اور سب خیریت
ہاں سب خیر ت تھا آپ بتاؤ کیسے ہو
ہلو
ہلو بائی جان کیسے ہو
خیریت ہے اللہ کے رحمت اللہ ا روپیہ آپ سنائیے آپ کی امی جان ابو جان بھائی جان کیسے
ہ بس بڑھیا آپ بتائے کیسے ہو
خوش ہم بھی کرپا رحمت ہے اللہ کی ماشاء اللہ چلو تو آج آپ کو سناتے ہیں میںھ جان کے دیکھو کسی مارکیٹ کے اندر تم جاؤ تو کتنا پالیشن ہے بھائی جان
آج کل تو بہت سارا پلوشن ہو رہا ہے ہاں جی
مارکیٹ کے اندر جاؤ تو ت کو کتنا پالیوشن ملتا ہے ہم تم کو اور یہ پالولوشن ہو رہا نا یہ پردوشن ہماراری تمہاری وجہ سے تو ہو رہا ہے بھائی جان
ہاں جی ہاں جی
دیکھی ما ماشاء اللہ بھائی جان دیکھی تم یہ جو پردوشن ہے تو اس کو ہم لوگ ہی تو پھیلاتے ہیں تو جو ہمارے تمہاری بائکیں تو ایک گھر میں پانچ لوگ ہیں پانچ الگ الگ بائک لے کے جاتے ہیں تو ٹم سے سروس نہیں کراتے تو وہ دھواں پھینکتی ہے دھواں پھینکتی ہے نا بھای جان ٹو وہ دو بائی جان سیدھے آکاش کے اندر جاتا ہے اور آکاش میں جو ہماریے اجون پڑتا ہے نا بھ ن ادن پتلی ہوتی چلی ج رہی ہے جس کی وجہ سے پرا وگ کرن سیدھی دھرتی پر آتی ہیں مھائی جان اور جو آج کل گرمی پڑ رہی نا موسم بگڑ رہا ہے
ہاں جی
گرمی کا سب سے زیادہ بڑھنے کا کارڈ یہی ہے نا بھائی جان اور سب سے بڑی چیز ہے بھائی جان دیکھو ہم تم خود سوچیں گے کہ پردوشن کم کرنا ہے جبھی کم ہو سکتا ہے پوٹیسی نہیں ہو سکتا بھائی جان
ہاں جی
ہے نا بھائی جان تو ہم تم سب کو یہی کرنا چاہیے کہ کہ زیادہ سےپ ورچاروپن کریں دیکھو آ آج کل آئے دن دیکھتے ہیں ہم کہ کچھ لوگ چند پیسوں کے لالچ میں آ کے اور وہ بولتے ہیں تو ہم پیڑوں کو کٹوا دیتے ہیں اور یہ انسان یہ نہیں سوچتا تاکہ پیڑ ہمارے لیے بھائی جان پھل دیتا ہے اور چھایاں دیتا ہے اور ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہمارا ڈپینڈ جو جیون ڈیپینڈ جو ہمارا جیون نربھر ہے نا وہ پیڑ پر ہی آکسیجن دیتا ہے نا بھائی جان جس سے کہ ہم تم سب چل پا رہے رہ پا رہے ہیں بول پا رہے ہیں نہیں بھائی جان آج کل یہ دنیا ہے نسوور ہے کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے تو یہ پولوشن ہے نا یہ آکسی ان کو بہت ختم کر رہا ہے بھائی جان ت تم سب کو یہ ایک پہل کرنی چاہیے اور پالوشن کے خلاف پردوشن کے خلاف ہم تم کو ایک قدم اٹھانا چاہیے بھائی جان اور سب سے زیادہ جتنا ہو سکے اتنا پیڑ لگائے اور لوگوں کو بھی پرییرت کریں
ہاں جی
ہے نا بھ جان
ہاں جی ہاں جی
اور آپ بھی فرمائیے بھائی جان آپ پیڑوں کے بارے میں آپ ہمیں کچھ صلاح دیجیے جو کہ
جیھو بھائی جان دیکھو دیکھو دیکھو آج کل تو آپ کو بتائیے پولوشن بہت زیادہ ہو رہا ہے زیادہ تر شہر زیادہ تر شہروں میں ہو رہے ہیں سٹیوں میں وجہ کہ ہیں فیکٹریز فیکٹریز گاڑیاں جن سے بہت سارا دعا نکلتے ہیں اس سے تو بہت ساری پرابلمس ہو رہی ہے دیکھو آج کل کتنی بیماریاں ہو رہی ہیں لوگ اتنے ہاسپٹل میں بھرے ہوئے ہیں کیا ہی بتاؤں آپ کو وجہ کیا ہے یہ پولوشن دیکھے ہم نہیں سوچتا کہ دوسرے پہ کیا اثر پڑتا ہے اس سے ہم یہ اپنی ہاں اپنی بد کے لیے سوچ رہے ہیں ہاں ہم صرف اپنی بلاک کے لے سوچ رہے دوسری کو کیا ہو جائے گا ہم اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے ہ نا
جی بھ دیکھیے آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ گاؤں کے اندر جو فیکٹرییاں ہیں مارکیٹ کے آس پاس گاؤں کے آس پاس تو جو فیکٹرییا ہے نا بھ جان تو وہ اتنا اتنا پردوشن پھینکتی ہیں کہ
جی
یہ لگتا ہے آئے دن آگے دس سال میں لگ بھگ یہ جیون سماپتی ہو جائے گا انسان زیادہ جی نہیں سکتا ہے تم نے پہلے بھی دیکوا بھائی یعنی پہلے ان ش سال کتنا جیتا تھا بٹ آج کیوں نہیں ہے کیونکہ آج لوگ پردوشن کا پردوشر پر نیترن نہیں کر رہے ہیں بائی جان
ہاں جی
تو سب سے بڑی چیز ہے نا بھائی جان تو دیکھیے آپ خود دیکھو پردوشن کارخانوں کی چمنیوں سے واہنوں سے اور سب سے بڑی چیز کچرا کے جلانے سے بھی کاربن بہت خطرناک دھواں ہے جو ہماری آنکھوں میں گھستا ہے بھائی جان جو ہمارے آنکھوں کو روشنی ختم کرتا ہے ہے نا بھائی جان اور دیکھو ان سے ہمارے لیے بہت بڑی بڑی بیماریاں بھی ہیں بھائی جان دیکھو اس سے پھیپڑوں کا روگ بھی ہوتا ہے آنکھوں میں جلن ہوتی ہے کھانسی ہوتی ہے پ جو فپڑا میں کینسر بنتی ہےا بھن یہ تو یہ سمجھو کہ جیون کو ختم کر دے دیے بالکل ماشاء اللہ آپ دیکھیے نا بھ جان اس کے پرباؤ سب سے زیادہ تمہارے پھیپڑوں کو ختم کرتے ہیں جو لیور ہے ن ہمارے پان سک کو بھی ختم کرتا ہے جس سے ہم کچھ بھی بوجن وہ پچا نہ سکیں آگے چل کے پھر انسان بہت بڑی بیماری میں جوخم ہو گئے اور چالیس بیالیس ف ٹپک جاتا ہے زیادہ چلتا ہی نہیں ہے ہے نا بھ جان اور یہ بھی نہیں بھائی جان دیکھو پولوشن کا کارڈ تو بہت ہے دھیے تم ایسے جل پردوشن لے لو تو کارخانوں سے جو کچرا بہتا ہے نا بھائی جان وہ ند یوں میں جاتا ہے ندیوں کا سوچھ جل ہے جس کے ندیوں سے آس پا پاس کا جو واورن ہے وہ ہرا بھرا رہتا ہے تو وہ دوشت ہو جاتا نا بھائی جان بجل تو بھجل دشت جل میں نہ تو پیڑ پودے اگتی ہیں جو آپ جس بھمی میں دیں گے اپجاؤ بھمی وہ بھی انپجاؤ ہو جائے گی وہ بھی ختم ہو جائے گی کسان کے لیے سب سے بڑی سسیا ہو جانی یہ دوسے تو پانی سے سب سے بڑے پربا تو یہ یہ یہ کہتی ت ڈائرییا پیلیا ہیجا جیسی بیماریوں کو دیکھنا ملتا ہے اور بھائی جان دیکھیے ہمارے جو دیش کے اندر سب سے زیادہ دیکھو پورتی ہوتی ہے تو وہ ماںس سے بھی ہوتی ہے ج وہ کھا انن سے بھی ہوتی ہے جیسے مچلیاں وغیرہ تو مچھلیا وغیرہ ایسے پانی میں دشت پانی میں کیسے جی سکتی ہیں
ہاں جی کن تو ہمیں کارن تو ہمیں آپ میں ہم انسانی تو گارن ہے اس کے ہمیں ایک ساتھ مل کے رہنا چاہیے اور اس کا اس کو ختم کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ یوز نہیں کرنا چاہیے فیکٹریوں کا گاڑیوں کا یوز نہیں کرنا چاہیے
بالکل بالکل دھو ایک سب سے گاڑیوں کی جگہ ہم کو سنو بھائی جان گاڑیوں کی جگہ ہم کو ایک تو سائیکل کا اپیوگ کرنا چاہیے اور جو ہم مارکیٹ جاتے ہیں نا جو پنیا لاتے ہیں تو ان کا یوز نہیں کرنا چاہیے لیک ان کو جائیں گے جب بھی پردوشن ان کو کھیتوں میں پھینکیں گے تو کھیتوں کی اروررکتا ختم ہوتی ہے اور اس کو ہم سامنے پھینکتی ہے تو اس کو گائے پشو کچھ بھی کوئی بھی کھا سکتا ہے بھینس وغیرہ تو اس کی بھی جان جا سکتی ہے اور اس کو اگر ہم کہیں سڑک پر گندگی بینکتے ہیں تو بھائی جان بوگ نہ تو سلتی ہے نگڑتی ہے تو اس لیے پلاسٹک کو بند کرنا چاہیے نہ کے برابروپ اپوگ اس کی جگہ ہم تھیلا کا اپیوگ کرنا چاہیے جو کپڑے کا ہے نا بھ جان تو اس چ کیا ہے نا بھائی جان کہ دیک کوو مٹی کو بھی ختم کرتی مٹی کی جو راسائنک کھادوں کا جگہ جگہ پلاسٹک کا کچرا پھینکنا یہ مٹی کو ماری دووشت کرتی ہے جس سے کیا کسان کی کھیتی بنجر ہو جاتی نا بھائی جان
ہاں جی
اور دیکھو بھائی جان آپ آج دن دیکھتے ہو کہ جو پلاسٹک ہے نا تو پلاسٹک اتنا بڑا اپپیگ م آ چکی بھائی کسی بھی چھیتر میں لے لو پلاسٹک تو چلتی ہے پلاسٹک پنی وغیرہ تو اس کو تو ہم کو بند کرنا چاہیے اور جتنا ہوچک اتنا بھائی جان وچاروپن کرنا چاہیے اور جو مارکیٹ اور کو جو گاویں ہیں ان کے جو رشتوں کی یہ مین چوراہے پر کوڑے دان ہونے چاہیے ڈسٹ بین کی سویدھا ہونی چاہیے اور
ہاں جی
ہر دن آئے دن نالی صاف ہونی چاہیے کیونکہ بھائی جان جو گندگی ہوتی ہے نا
ہاں جی
وہ ختم کر گندگی میں جو مچھر ہوتے ہیں نا جیسے ملیریا کے ڈینگو کے تو ہم تم کو تو گرست کرتے ہیں تو ہم تم کو کریں گے تو یہ اس کا جو پرباو ہے کس پر پڑے گا بھائی جان ہم تم پر ہی پڑے گا نا
ہاں جی
اور کس میں اور تم کسی بھی چیز کو تو گلوتی کی ہے بھائی جان کہ آپ سبزی لاتی ہو گھر کیا آپ سبزی لاتی ہو وہ آپ کی شھ ہے یہ بتائیے اس میں کیمیکل انجیکشن پریوگ کرتے نہیں جو شام کو کدو لیا دو کلو کو صبح تو آھ کلو کا کر دیا تو کیمکل ہائی کیمکل انجیکشن کا اپگ ہو رہا ہے نا تو یہ بیماری ہی تو کرے گا ہمارے لیے کچھ ہے نا بھائی جان آپ نے کبھی جو انجیکشن کا پھل کھایا ہو پکا ہوا انجیکشن وغیرہ کا وہ ایک تم سادہ دیسی پھلکاؤ کسی بغیچے سے دیکھو انٹرسٹ کس میں آتا ہے بھائیان آپ خود دیکھیے
ہاں جی جو باغ میں سے اپنے ہاتھ سے اتارا ہو گیا
جی جی دیکھیے جبھی تو میں بولنا چاہ رہا ہوں دیکھیے آج کل کوئی بھی چیز بنا ملاوٹ کے رہی نہیں آپ آٹا لاتے ہو بازار سے اس میں ملاوٹ نہیں ہے
وہ بہت ساری نوٹ ہو رہی ہے آج کل
جی بھائی جان جب بھی تو میں کہنا چاہ رہ ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جو ملاوٹ والی چیزیں نہ کھیں دیسی چیزیں کائیں گھر کا کہیں آپ ڈرنکس کرتے ہو پیپسی وغیرہ پیتے ہو یہ کیا ہے کیمیکل ہے نا بھائی ہیل کیمپا وغیرہ یہ کیا ہے بھائی جان یہ کیمکل تو ہم ان کا یوز نہیں کرنا چاہیے بھائی یہ ہماری صحت کو خراب کرتی ہے ہمارے شریر کو نشٹ کرتی ہے اندر سے ہمارے لیور کو کمزور کرتی ہے جس سے ہماری پاچن شکتی ہے ختم ہو جاتی ہے اور ہم آگے چل کے بوجن پہچانے میں اسمرتھ رہتے ہیں دشت وغیرہ کی یہ بیماری ہم کو آئے دن ستاتتی رہتی ہیں بائی جان
ہملی
تو ماشاء اللہ آپ خود یہی دیکھیے ہم تم خود ستھرے ہے جبھی ت ہم کسی کو ستھار سکتے ہیں تو ہم تم کو ایک پہل کرنی چاہیے اور ان چیزوں سے چھٹکارا پانا چاہیے اور ہم کو زیادہ سے زیادہ پڑ لگے چاہی بھائی جسے کیا ہماری آس پا کی پرکتی ہے نا وہ ہری بری ہونی چاہے
ہاں جی
تو بھائی جان آپ بھی اپنے آس پاس جتنے بچے ہیں سب کو یہ پرتاڑت کریں اور زیادہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے اتنا ان کو ایموشنس کریں کہ جتنا ہو سکے اتنا ورچ آاروپن کرے بھائی جان اور پردوشن سے بھ جان اور پردوشن کا کم سے کم اپیوگ کریں وہ بو سڑک کو ختم کرنے کی کوشش کرے جی جی اور ہم کو تیلی یوز کرنی چاہیے پنیوں کا یوج نہیں پلاسٹک کا یوز نہیں اور سب سے بڑی چیز بھائی جان ہم کو برچ لگانا انواریہ ہے دیکھو اب جیسے آ اچھا موسم آ رہا ہے بارش کا موسم ہے تو ہم س سب کو ایک کم سے کم دس بیس برج تو لگانی چاہیے نا
ہاں جی
چلو ٹھیک ہے بھائی جان کل ملتے ہیں خدا حافظ اللہ حافظ
چلو
ہلو
ہلو
بھائی جانا آپ کال کر دی
یہ کاٹ نہیں ہو رہی ہے یار
پتا نہیں کیا ہو رہا ہے بھائی جان